ہ
ہیلو
ہیلو السلام علیکم
وعلیکم السلام سر کیسے ہیں آپ
الحمد للہ آپ بتائیے آپ کیسے ہیں
سب بڑھیا آپ بتائیں سر میرا تو صحیح ہے
ہاں تو میں بھی صحیح آرام سے ہوں خوش ہوں
آج آپ آپ کو پتا ہے آج می چل رہا تھا ٹھیک ہے ہیلو
اچھافی اس کے ک بھی
ہاں ٹیم دل نماز اور ٹیم کلو آج
علوہ آج
ہوںو
وازھ اچھا النواز کی ٹیم میں آپ تھے
ہوں ہوں تو پہلا بیٹنگ آیا میں بیٹنگ کیا پہلی بال پھر امپائر کو بولا کہ لیگ امپائر کو بولا لیگ اسٹمپ
اچھا
تو ہممپائر بولتے ہیں یس گڈ لیگٹ گڈ ہے اسٹارٹ ہو جاؤ کھیلنا
اچھا
تو تو پھر جیسے ہی پہلا بلایا
جیسے ہی پہلا بلایا
آٹ گ
پہلے ہی بول میں اوٹ تو پھر کھیلا ہے کہ
یہی تو بات ہے اس لیے تو آپ کو بتایا کہ کھیلا میں گیا پھر بالنگ گیا بالنگ پھر بالنگ بولیں گے ہمیں
اچھا ب
حیدوار میں پارکو لگاڈ اراؤنڈ ڈی
راؤنڈی اچھا
تو ہمپیر بولتا ٹھیک ہے ڈن جاؤ بالنگ کرانے تو میں گیا گ پہلا بل بچھاا
کوئی بات نہیں بیا ہار جیت تو ہوتے رہتا ہے دوسر کا بول چھ کا
چوتھا چھکا پچوچ چھکا چھ چے چکا بار دیا بھیا
چھ چھ
جی جی جی چھی میں چھ چک کا مارا اور مارےضرور
جرور آپ پھر سے بول دیا کہ نہیں دیا دیا کہ نہیں
دیا پیا دی دیا
تو پھر کیا دوسر کا عبر میں بہتر رہا
پھر سے گئے بورٹنگ کرانے بھیا لیکن اس بار ہم سمجھ گئے تھے سجھ گئے تھ ہیں
پی مر رہا ہے کیا اس بات سمجھ گئے بھیا کیے بنگ کرا رہا ہے اچھسے مارا ہے اچھا
تو پہلا بول کہ پہلا ب کہ پہلا بول چوکا ہی ب گیا بھ چھکا نہیں کیا ہے
ہاں
کدو سےاحبول چک کے چوکا پیر سا چوکا ایا کم دے رہے بھیا چھ سے کم ہی دے رہے نا دورن ہوں
بت بڑ ہر کوئی کام نہیں کر پتا
لیکن لاسٹ بول بھائی اپنا اوقات کے اوپر ہی جائیں گے نا چھکا
نہیں رن تو بت نہیںا بھیا پانچ بول پہ چا چو کا دیے
ہاں
تو پھر آپ چھتی سب ویا کر نہیں دیا پھر
تیسرابر دیا کہ نہیں دیا کیا ہے آ بیچو آرے ستا دوئیوں بار میں چروا دیا آپ
جی جی جی یہی تو کل ہے بھیا
یہ کلا نہیں ہے بھیا اس کو نوبڑا پنتھی کہتے ہیں
نہیں ہم کو تو اچھا لگ بڑیا ہم اتنا شا بالگ کر رہایں
ارے آپ انڈین ٹیم میں سلیکٹ ہو جائے گا ہی کیا رہے
ڈی آئی پی ایل میں سے کال آیا تھا بھیا بٹ نہیں کیے
بس جھے کا تجھے کا ہے
سیس کر آیا تھا آج بھیک نہیں آیا تھا
تو گو ٹیم کا آ سکتا ہے آپ کو
ہاں ہاں ایک دم صحیح بولے بھیا ممبئی کا بھیھی آیا تھا
میں گیزری مت کرو
ہاں ہاں مو
ممبئی کا نہیں آیا ہوگا مبئی کا ہے نہیں ہوا
پھر بعد بتیں کیس ک کولا ہے ورٹ کوہلی کا ک تے کلل نہیں
پھر وہ ریجیکٹ کر دیا آپ کو نا نہیں پھر وہ بنگلور والا آپ کو پھر ریجیکٹ کر دیا
ہوں ہ ہ ہ ہ
اتنا بیچ اتنا چبھنے لگا ہوں سب کو
ہوں
اور بتائیے بھیا اور اپنے ب میں کچھ
جی تو پھر کرکٹ کھیل کے آگئے گاڑی سے آ رہے تھے
ہوں
تو گاڑی چھاہاتتے بیٹ کو کہاں رکھیں
ہوں
تو بیٹ کو گاڑی کے پیچھے رکھ دیے
اچھا
اور جو ٹیم جیتا تھا ن بھیا
ہوں
ان لوگ پیچے ہی آ رہا تھا
ہوں
تو ہم گاڑی سے اتر کے
ہوں
ایک میرے سھ آ گیا تھا موٹا بھائی
ہوں
تو گاڑی سو ج کے ہم چل گئے جیتے والا ٹیم پہ
اچھا
اور بول کے کلاؤ دو کھلا دو ہم کو تو ان لوگ کلایا ہےھاون کہہ انوگ پتا ہے ن کہ بہت مطلب اچھ کھیل ہیں
مطلب آپ کا خرچہ نکلنا کیا ہے
ہوں اپنا خرچہ نکل گیا بھیا اس لیے آپ اس لیے میں ایسا کھیلتا ہوں نا بھیا کہ جو جیتا ت میں نا اس کو اس کو ایسا نہ لگے کہ وہ جیتا ہے جتوایا گیا ہے
اچھا
سمجے
کافی بھ ہو آپ
ہوں ہ ہوں تو اس لیے ہم کو خرچا نکل جاتا بھیا
کافی لوگڑا ہونا
ہوں ہوں
اور کیا تو فری فر پڑی
ہوں ہوں
اس میں بھی کیا تھا آپ نے ب
نہیں نہیں اسس میں بتا رہے میں اٹھا برمنڈا میں
اچھا
ب منڈے میں اتر اتر اترا اتر اتر ابتر گیا ہوں
ہاں ہمڑی بھ
تو اترا اترا چار لوگ چار لوگ تھا آگے پیچھے
ہاں بڑے بھائی ہاں بڑے بھائی
یو جی یو جی یو جی
یو جی اچھا بڑے ہوئے ہاں
اور چاروں کو میں نے گھمایا ایسے
ہاں بڑے گھ
تو آپچھ کہاں لگاؤ ان لگوں
کہیں نہیں لگا ہوگا کہیں نہیں لگا پیڑ میں لگیا آپ جھوٹ بول رہے ہو بڑے بھائی
تو ہیڈ میں نہیں لگا نا بھیا پیر میں لگا تو لو مار دیا پھر ہم کو
جھوٹ بول رہے بڑے بھائی وہ ہاں بتائی پ کیا کیا بڑے بھائی
فرٹشن فٹچن
فوڈ چین دیکھو وہ ہوتا ہے کہ سارے فوڈ کو
ہوں ہوں
ایک لائن میں رکھ کر چین سے باندھتی
اچھا آ اور فوڈوئے بھیا
کیا فوڈ ویب
ہوں
ویب پول کا نام سنے ہیں سویمنگ پل میں جو ہوتا ہے ویب پول
ہوں ہوں
اس میں پانی کو پول کو ہٹا کر
ہوں ہ
فوڈ کو رکھ دو اس میں تو فوڈ ویب ہو جائے گا
اچھا اور اور اکویٹر اویٹر
گوٹر بیچ
اور اکویٹر کے اگر آگے جائیں گے ٹاپک آف کینسر میں تو کیسا اینٹیلوک فوکائ اور اکوٹر کے پیچھے
لوک
ٹاک کیسر ہوتا ہےٹرکپیکن ہوتا ہے
ٹروپی آف کینسر آ گے ٹروپی آف کمپلیمنٹ پیچھے کیپریکن بھائی ارے آپ سے زیادہ پڑھے لکھے بھائی
اچھا اچھا
ہلکا میں مطلبول کیجیے ہ جی جی ہ مڑ بھائی سنو نا
ہوں ہوں
کچھ اسلام کی باتیں بات بات کرتے ہیں نا ہم لوگ
جی بتائیے آپ
میرے محمد مصطفی صلی اللہ علیہ وسلم جب اس دنیا میں ائے
ہوں ہوں
تب اس دنیا میں کفار کی تعداد بہت زیادہ تھی تب یہ دنیا والے بوت کی پوجا کیا کرتے تھے تو جب ولی صلی اللہیہ و سلم کی آمد ہوئی تو پورا مدینہ جھومنے لگا خوشی سے جگمگانے لگا گلی گلی میں محک گئی پورا خوشبو
ہوں ہوں
اور جب ان کی پیدائش ہوئی تو ایک ا عت جن کا نام دائی حلیمہ
ہوں ہوں
جو حضور صلیلہیہ ولم کی پرورش کرتی ہیں
ہوں
جب وہ آئی تھی حضور صلی اللہ ع وسلم کو لینے تب ان کی اٹنی میں تھوڑا سا بھی جان نہیں تھا اٹھ سے آدمی لوگ پورا اھی کیا کرتے تھے
اٹ اٹ کیمل کیمل
ہاں ہاں کیمل سے سفر کیا کرتے تھے
ہوں
تو ان کی اٹنی میں جان نہیں تھی
ہوں
مگر جیسے ہی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو وہ اپنے ہاتھ میں لی اور اونٹ پر بیٹھی
ہوں ہوں
اٹنے اتنا رفتار سے چلنے لگی کہ اس کو کچھ ہوا ہی نہ ہو
ہوں
اور جب وہ دائیی حلیمہ کے گھر گئے ہیں
ہاں
تو دائی حلی میں بہت سارے بکریاں رکھا رکھا کرتے تھے
ہوں
تو ان میں سے کوئی بکری بھی دودھ نہیں دیتی تھی
ہوں
اور جیسے ہی وہ وہاں پہنچے ساری بکریوں کی تھان دودھ سے بھر گئیئے
اچھا
اور پھر دائی حلیمہ ان کی پرورش کرنے لگی ایک بار کا واقعہ کیا ہوتا
ہوں ہوں
کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم اپنے مطلب گھر میں آرام کر رہے
ہوں
تو ان کا طبیعت خراب ہوتا ہے تو پہلے بکری چرانے وہی جایا کرتے تھے
ہوں
تو وہ بکری چرانے نہیں جانے لگے چار پانچ دنوں تک طبیعت خراب ہو
ہوں
تو جب یہ حضور صلی اللہ ولم بکری چلا جایا کرتے تھے تو وہاں کے جانور ان کی زیارت کیا کرتے تھے
ا جب وہ جانا بند کر دیے تو زیارت بھی بھی سی بات ہے کہ زیارت بھی وہ لوگ جانور لوگ نہیں کرل پائے گا
ہاں
اب سے بات ہے کہ نہیں
ہوں ہوں صحیح ہے جازت کرنا چاہیے
جب شیر وہاں کا جنگل کا شیر
ہوں
ان اس کو لگا کہ اب ایک ہی اپائے ہے ان کو بلانے کے لئے
ہوں
تو انہوں نے ان کی بکری ایک چوری کری
اچھا
شیر مطلب دبا کر رکھ لیا ہوگا
ہاں
تو ساری بکریاں آ گئی لیکن ایک بکری وہیں چھوٹ گئی
اچھا
تو یہ بات جب حضور صلی وسلم کو پتہ چلا پہلے دائی حلی میںے کو پکل چلا تو وہ دوڑی ہوئی گئی جنگل کی اور تو جب حضزور صس السلم چ تو وہ دم دوڑتے دوڑتے دوڑتے چان سےل کی چ کان پہ وہاں سے آواز دی کہ ا جنگل کے جانوروں کسی نے بھی میری بکری کو رکھا ہے تو واپس دے
ہوں
تو ادھر سے سیر نکل کر کے ت ہے کہ میں میں نے آپ کی زیارت کی خاطر آپ کی بکری چرائی تھی
ہوں
اب وہ ہو گئی ہے اپنی بکریات واپس لے جائیں
اچھا
سمجھ میں آیا آپ کو
ہوں آیا
نہیں سمج میں آیا ہوگا